وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
سکھیریے تھا ج آب ت ہی آپ کی امی ے
جی اللہ کا شکارہ صاحب خیریت سے ہیں آپ سنائیں
ہ
جی آپ سنائیے
آج کل دیکھتے ہو بہت جد آج شن کتنا بل رہا ہے وہار دیش کے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے پردوشن بہت زیادہ چل رہا ہے کیونکہ پردوشن پالوشن زیادہ پھیل رہا ہے کیونکہ یہ نا باہنوں کو زیادہ آنا جانا فیکٹری وغیرہ کھلنا یہ کارخانے وغیرہ اس کی وجہ سے پالوشن بالکل زیادہ پھیل رہا ہے
ہاں آج دن دیکھتے ہیں نا ہم تو وسے کسی گھر میں پانچ لوگوں تو پانچ بھی الگ الگ گاڑیاں ہیں سروس ٹیم سے کراتے نہیں ہیں تو پردوشن کا ہی تو کار ہے اور وہ دیکھیے مارکیٹ کے اندر جائیے تو کتنی ساری فیکٹریاں ہیں کمپنیاں ہیں جو کہ پردوشن پھیلاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فیکٹریوں کے اندر سے کتنا کچرا نکلتا ہے نا وہ نالے کی جرییسی ندیوں میں جاتا تا ہے دشت جل کرتا ہے اس کو جو پی جل جلتا ہے سینچائی کے یوگ جل ہوتا ہے نا تو یہ ساری کمیاں ہیں جو ہماری تہاری وجہ سے تو نا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے انسان کی کمیوں کی وجہ سے یہ مسلے ہو رہے ہیں اور پھر کیا دیکھا ج ج نا تو شہروں میں پیڑ پودے نہیں ہے ان کو اپ فیکٹری وغیرہ جگہ بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے اپنے پیڑ پودوں کو کاٹ دیے جا رہے ہیں روڈ وغیرہ بڑے چوڑے کرنے کے لیے کاٹ دیے جا رہے ہیں اور گاؤں میں ابھی پھر بھی پھر بھی جی پھر بھی دیکھا جائے تو گاؤں میں ج چیز اویلیبل ہے ابھی پیڑ پودے ہیں
ہاں ہاں تو گاؤں میں تو بھی کافی ساری چیزیں پرکرتی کی بچی ہوئی ہیں جواں سلیت کی ہے نا وہ کافی ساری چیزیں دیکھیے سب سے زیادہ تو جو پیڑ پودے پائے جاتے ہیں تو گاؤوں کے اندر ہے انسان چند پیسوں کی لالچ چما کے پیڑ پودے کاٹ دیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ایک پودا کتنے لوگوں کی جان بچا رہا کتنا آکسیجن دیتا ہے پھل دیتا ہے چھایا دیتا ہے اور دیکھو آپ نے دیکھاؤ کہیں آئے گا ہائی بھی کٹ رہا ہو تو اس کے آس پاس جتنے پیڑ ہیں ان کو کاٹ کے سائڈ میں ہاوے بڑا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو جب بڑھانے سےاہیے جب جب ان کی اپیچھا دس گنے اور پیڑ لگ جائیں جب بڑھانے چاہیے پھر ان کی پرورشیں ہونی چاہیے
تو بالکل پھر مطلب جب جی بالکل
آج کل جی سرکار ہے نا میم تو وہ کیا ہے کہ وہ دھیان ان چیزوں پہ کم دے پا رہی ہے کیونکہ سرار تو کیا ابر سے بجٹ دے دیتی ہے آج کل کے نیتا ہےیں کچھ ہلکے پلکے ٹھیکے دار ہیں وہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ہزار پیڑ لگوانے سو لگا کے فوٹو کھینچا کے ڈال دیے ان کے کھاتے میں پیسے آ گئے وہ کیا کریں
جی مطلب اتنے بڑے پیڑ پودے ہو گئے جی جی بالکل اتنے بڑے پیڑ بہت ہی وشال پیڑ ہے جو کہ بہت زیادہ آکسیجن وغیرہ دیتی ہیں بہت اچھا واورن رکھتی ہے پھر بہت سارے پچیوں کے گرہ ہوتے ہیں ان پیڑوں کو آپ کاٹ دیتی ہو پھر آپ رکاو مطلب اس کے لیے وقت کے لیے پھر آپ کو چھ چھوٹے پودوں کو بڑا کرنے کی سوچتے ہو تو یہ سب دکھاوٹی پن زیادہ رہ گیا ہے آج کل
جی جی دیکھیے ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرمان رہے ہیں انسان کو یہ یہ انسان سان کا یہ تو فیکٹری ایسے پڑ رہا ہے جیسے کہ جیون پر اور ڈائریکٹ ہمارے واتاورن پر کتنا بڑا افیکٹ پڑ رہا ہے دیکھیے پردوشن کا ج پردوشن اڑتا ہے سیدھا آکاش کا کے اندر جیادا ہے آکاش کے اندر جو اوزون پڑتا ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی اس میں چدر ہوتے ج رہے ہیں جو گلوبل وارمنگ کا کارن بڑھتا ہے نا جی تو وہیں سے بنتا ہے جو پراابگن کرنا سیدھی دھررتی پہ گرتی ہیں تو اس سے کیا ہے کہ آج کل دیکھا ہوا اپنے تاپمان بہت ودھی کر رہا ہے
جی بالکل
تو جل وایو میں بھی پریوررتن ہے اور مانسون بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں اس تاپمان بتی کی وجہ سے کیونکہ کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے نا تو ہماری جلواو کو پرورتت کر رہا ہے جس جس ٹائم پہ جون سے برشا ہونے لگتی ہے وہ جولائی کٹ چلی جب لاسٹ میں برشا ہو رہی ہے ایک مہینہ لیٹ ہو گئی تو یہ سب چیزیں ہم کو پیڑوں کی کمی تو کھل رہی ہے
جی بالکل یہ کییڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے انسان جب اپنے فائدے کے لیے چیزیں نہیں سوچتا ہے مگر بعد میں کیا ہے نا دکھاے کے لیے پھر چھوٹے اتنا وشال پیڑوں کو تم کاٹ رہے ہو اپنے فائدے کے لیے جگہ بنانے کے لیے اور پھر تم چھوٹی چھوٹیے پودوں کو لگا کے پریاورن کو بنانا چاہ رہے ہو تو اس سے نہیں بنے گا آپ
جی جی جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ دیکھیے اگر ہم کو چلو کسی پرستتتی بس ایک پیڑ کاٹتے ہیں ہم تو اس کی دس پیڑ لگانانی چاہی بٹ ان کی پرورورش بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز ہے نا تو یہ ہماری ماحولیت کو بہت گڑبڑ کر دیتی پرکرتی جو ہری بھری ہے جو گاووں کی وجہ سے تو بچ رہی ہے کیونکہ وہیں پر تو پرکرتی ملتی ہے مارکیٹ کے اندر تو تم دس مارکیٹ کے دس دس کلو میٹر چلے جاؤ
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ابھی کیا ہے نا کہ بازاروں میں بڑے شہروں میں جیسے دلی جے پور ممبئی وغیرہ ہو گیا ان میں تو دیکھنے اتنا پالوشن پردوشن ہے کہ وہاں کے لوگ پلاائن کر کر گاؤں کی اور جا رہے ہیں کیوںکہ سانس لینے تک تکلیف ہو رہی ہے باہر نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے کی ہو رہی ہے یہ پیڑ پودوں میں پالوشن کے کارن تو لوگ گاؤں کی طرف جا رہے ہیں سبھی لوگ
بالکل آپ صحی پرمانے میم دیکھیے نا ان شاء اللہ ہم ان چیزوں کے خلاف خود کو ہم کو سترک رہنا پڑے گا ہم کو خود کے ایک سجگ ہونا پڑے گا اور آس پاس میں جتنے سبھی کوئی جو جتنے بھی ہمارے سمپرک لوگ ہیں پڑوسی ہیں ان کو سب کو یہی پیڑ ہونے کی فائدائیں بتائی جائیں جس سے تاکہ وہ ان سے جاگگرت ہوں کہ ہم کو پیڑ لگانے چاہیے ہمارے جیون سنکٹ میں ہمارے نہیں تو آگے کی جو نیو جنریشن ہے وہ خطرے میں تو انسان کو تو ان چیز کا ب بہت بڑا جواب بہت بڑا دھیان رکھنا چاہیے دیک کہ پردوشن پردوشن تو اتنا ہائی لیول کی سمسیا بن چکا ہے کہ میم اس کو اگر سنگٹت نہیں کیا جائے اس کے اوپر اگر کسی نے کاروائی نہیں کی تو یہ بہت بڑی سمس
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح بولا اور گ گرمیاں بالکل گرمیاں تو اتنا ہو گئی ہیں کہ مطلب انسان گھر سے باہر پنے لگ رہا ہے پکھیاں جھلس جھلس کے گر جاتے ہیں مر جاتے پیڑ پودے جل جاتے ہیں اتنی بنکر گرمی ہو گئی ہے کیونک اسی کارن کیوںکہ یہ پریاورن ہمارا صحیح نہیں ہے دوشت ہو گیا ہے پھر پودے نہیں ہے
دیکو سب سے زیادہ پریاور کو اگر ہم سوچھ اچ اچھا بنا سکتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ برچھ زیادہ سے زیادہ برچ روپڑ کرے اور پیاورن کو سب سے بڑھیا بنانے میں جو دوسرا ہاتھ ہے نا تو وہ پلاس پلاسٹک کو اگر بند کر دیے جائے تو ہم لوگ اچھی بھی رہیں گی پریاور بھی دوسر ت نہیں رہے گا اور اس کا سب کم سے کم اپیوگ کیا جائے پلاسٹک
جی بالکل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج کل پلاسٹک کتنی طرق کی پر ہے ہر چیز لسٹ رے پرر میں آتی ہے ہر چیز کوئی بھی چیز د دودھ ہے دہی ہے مکھن ہے بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں سبزی وغیرہ کچھ بھی جو بھی
ٹھیک یہ مسا اللہ یہ پلاسٹک ہے نا تو یہ اتنی ل اتنی خراب چیز ہے کہ دیکھو اس کو اگر ہم جلاتے ہیں تو دھواں پردوشن ہوتا ہے اگر اس کو ہم کہیں پھینکتے ہیں تو مردہ پردوشن ہوتا ہے وہ اس جو مرد ہے وہاں پر کوئی انپجا ہو جائے گی وہ مردا وہاں پر کوئی کچھ نہیں ہو ا اگر ہم اس کو سلاح گڑا بھی نہیں سکتے تو اس کی جگہ ہم کو کاغذ کی پنی کا یوز کرنا چاہیے
جی ج جی جی پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے تھیلے کا گھر پہ بنا ہوا تھیلا ہوتا تھا کاغذ اگا کرتے ان سے بنا کے مطلب لوگ اس کا استعمال کیا کرتے تھے ابھی کے لوگ جو مطلب پلاسٹک اوپر ہاں بالکل اسکول ابھی کے زمانے کے لوگ سارے نئے بچے ہوتے ہیں یہ سارے پلاسٹک کے اوپر ڈیپینڈ ہیں تو ویسا ہی پھر ماحول ہو گیا ہے
اپنے بالکل صحیح فرمایا جی لیکن آج کل ہم خود یہی ڈپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے وہ کتنی ختر میں ہے تو ہم سب کو یہ پہل کرنی چاہیے ہر گ ہر گھر میں ایک پودا تو ہونا انبار ہونا چاہیے اس چیز سے کہ ہم کو ایک آگے جو نیو جن جاگگرتی ہوتی ہے اس کو کو یہ بڑھاوا ملے گا کہ پیڑ پودے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی بھی ن ہم رہ نہیں سکتے اوریجنل چیز ہے بھائی پیڑ پودے کے بناان تو ہمارے جیون سنکٹ میں ہی ہے آکسیجن نہیں تو ہم نہیں ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح کرنا ہے اور آپ ایسے دیکھنے کو ملے گا آپ نے دیکھا ہو گاؤں میں ابھی بڑے بڑے ورچ ہے بہت پرانے پرانےکچ ان کے نیچے لوگ گاؤں کو لوگ بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا لیتی ہیں تازی ہوا لیتے ہیں اچھی ہاں بالکل سانس لیتے ہیں جی تو ان کا جیون بھی اچھا چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شہر کے لوگ کتنے نئی مطلب بیماریوں سے جھ رہے ہیں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی شہروں سے زیادہ عمدہ بھی ابھی گاؤں میں ہے جیون شیلی
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی دیکھیے نا ماشاء اللہ جو ہمارے ملک کے اندر جتنی پرکرتی ماحولت بچا رکھی ہے تو وہ سب گابوں کی بھی جیسیی ہے جو چیز سب سے زیادہ پیڑ پودے اور ہری بری چیز اور جو ہمارے پالوشن کو ختم کرنے کا کارن ہے تو وہ گااب ہی ہے کیکہ پالوشن کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے تو گاؤوں سے ہی ہو رہا ہے اور ان کو کئی گڈے میں سلا گڑا دیا جاتا ہے جس سے جائے گی وہ کم سے کم تھوڑی جگہ تو گر ہے زیادہ جگہ تو نہیں پڑتا ہے اس سے کیا ہے کہ ہم کو پردوشن ایک تو ڈسٹ بین کا اپیوگ کرنا چاہیے ہر جگہ سٹی کے اندر اور جتنے بھی جو وہ ہوتے ہیں نا وہ جتنی بھی گندگی ہے اس سب کو صف صفائی پہ دھیان دینا چاہیے تو یہ گندگی سے کیا ہے کہ ہمارے اندر تم کو خوب پت ہے جی کہ وہ ہمارے اندر کیٹانو گھستے ہیں اور ہمیں کئی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہوتا ہے جس سے کیا ہے کہ آئے دن بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں نا تو ہم کو سب سے زیادہ یہی زیادہ سے زیادہ اسی پر ور کرنا چاہیے کہ ہم کو اچھا روپٹ کریں اور اپنے آس پاس سب لووں کو جاگرک کرنا بچے روپن کے لیے اور پلاسٹک کا اپوگ بند کرے پنیا کا اپیوگ کر رہے ہیں تھیلے والی کا جو کاغذ والی پنی ہے اور ت جی آپ سے بات کی ب اچھا فیل ہوا چلو کل بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ